ہاں السلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی جناب کیسے ہیں آپ
الحمد للہ آپ بتاؤ خیریت سے ہیں
جی جی الحمد اللہ ہم بھی خیریت سے ہیں جی بتائیے اور آپ کے گھر میں سب خیریت ہے
الحمد للہ سب خیریت آپ بتاؤ آپ کے والد والدہ آپ کی بہن بہنوئ بچے سب خیریت ہے
جی جی جی سب خیریت ہے الحمد للہ سب خیریت ہے اور بتائیے کیسے چل رہا ہے آپ کا
کام روزگار اچھا چل رہا ہے آپ کےابو پڑھا لے اپنے بچوں کو کہ پڑھ رہے ہیں
ابھی کہاں پڑھا لیا ابھی پڑھے ہیں پڑھ رہے ہیں بچے
ابھی سب بچے امتحان چل رہے ہوں گے نا
جی جی چل رہاہے اسکول سے آتی ہے تو تھک جاتی ہے ابھی سو رہی ہیں اب اٹھیں گی
پیپر چل رہے ہیں اوکے
پڑھائی لکھائی انسان کو سمجھدار ہنر مند اور روزگار کے قابل بناتی اس لیے بہت ضروری ہے
جی جی جی ضروری ہے انسان کا جینے زندگی جینے کا طریقہ بھی
ہوں نہیں آگے اس سے انسانی صلاحیت اور شخصیت سور جاتتی ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے نہ گوار لوگ تو رہتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں ج جہ پڑھائی کے فائدے ہیں وہیں زیادہ پریشر سے غلط طریقے سے پڑھانے سے وقت جضایا ہوتا ہے اس میں بچوں پہ بہت زیادہ پریشر مت ڈالے ان کا بھی ذہن صحیح نہیں رہتا ہے
جی لیکن آج کل پڑھائی اتنی زیادہ ہو گئی بوھ ا تو زیادہ کورس کر دیے ہیں کہ بچوں کی پڑھ پڑھ کے حالت خراب ہو رہی ہے اب پہلے جیسے پڑھائی کہاں رہ گئی ہے ہیلو ہیلو
ہاں جی
آ رہی آواز جی جی
دیکھ تو رہے ہو آپ
جی نیوز جی جی آ رہی ہےب
ہاں نیوز ہاں آج کل سماچار میں آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے کہ پیپر لیک ہو رہے ہیں اس جب کہہ اتنا بڑا بہت بڑا جظرم ہے جس سے ہم محنت کرنے والے طالب علم پیچھے رہ جاتے ہیں قابلیت کی قدر ختم ہو جاتی ہے
جی
اور سسٹم سے بھروسہ بھی اڑ جاتا ہے کیسے بچے آگے کرے اس لیے ان کو پازیٹیو اپ ان کو سکھانا ہے پڑھانا ہے تو پڑھائی کے فائدے ہی ہیں نقصانات تو ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں
جی
ہ ہےا
ہاں وہ آج کل تو وہی نیوز میں پورے وہی دکھا رہا ہے بچے یہاں وہاں بیچارے مار کھا رہے پریشان ہو رہے ہیں اور سرکار جو ہے سننے کو تیار نہیں بات کرنے کو تیار نہیں
وہ ہر دور میں ہو حکومت ایسی آتی ہے جس میں بے علم والے شاسک بن جاتے ہیں جس کا خامیازہ وہاں کی پوری عوام کو بھگتنا پڑتا ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
علم اور سمجھ پڑھائی انسان کو سوچنے سمجھنے اور صحیح فیصلہ لینے کے قابل بناتی ہو ا جب اپنے جاؤ ہمارے کہ جائے حکمرانی ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کہاں سے وہ قابل ہموں گ
جی ابھی وہ نیٹ کا پیپر لیک ہوا ہے تو اسی کے چلتے پورے
دیش کا پوری دنیا میں بھی ہو رہا ہے باہر دیشوں میں بھی اس کے لیے وہ ہو رہا ہے ورود ہو رہا ہے
دکھا رہا ہے اس میں نیوز میں
پیپر بھی ہونے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں نا ہمیں محنت ضائع ہو رہی ہے بچوں کی جو لوگ سالوں رات ایک کر کے تیاری کرتے ہیں ان کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے اہل لوگ آگے آتے ہیں نہ آئےل لوگ جب چور دروازے سے لوگ نوکری یا ایڈمیشن حاصل کر لیتے ہیں تو ملک اور اداروں کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
پڑ جانا ہوتا ہے نظام تعلیم اور امتناات پر سے عوام کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے مالی اور ذہانتی نقصان
جی
امتحان رد ہونے سے گھر والوں کو پر مالی بوجھ پڑتا ہے کہئی کیسے کیسے کس طریقے سے زمین جائیداد بیچ رہا ہے کوئی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے پڑھا رہا ہے بچوں کو
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
خود بھوکا ہے کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہونے سے ان کی دقتیں ہیں ان کی پوری بانی یہ سب ہو جاتی خراب ہو جاتی ہے حکومت کو دھیان دینا چاہیے
جی بچوں کے پڑھائی لکھائی میں اتنا پیسہ لگتا ہے آج کل بچے باہر جا رہ رہے ہیں مسقت اٹھا رہے ہیں گھر سے دور پڑے ہیں اپنا مستقبل بنانے کے لیے ہوں اپنا پیپر لیک یہ سب جو بچوں کا اس سے کانفیڈینس لو ہوتا ہے نا بچوں کا
ہوں امتحان رد ہونے سے گھر والوں پہ مالی بوجھ پڑتا ہے اور بچے ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں مزید معلومات اور تعلیمی تعلیمی اداروں کے حوالے سے تفصیل کے لیے
جی جی اور ذہنی دباؤ بھی ہو جاتا ہے بچوں کے اوپر
ہوں
جی صحیح فرمایا آپ نے یہ سب بہت ساری چیزیں ہوں گی بچوں کو پڑھا پڑھا تو رہے ہیں لیکن ہو گیا بچوں کو یہ بھی بولتے سمجھانا چاہیے بچوں کو کہ زیادہ مائنڈ میں نہیں لینا ہے بچوں کو
ہاں سب د زندگی ایسا نہیں ہے کہ پڑھائی لکھائی سے نوکری بھی ملے ایسا نہیں ہے پڑھائی لکھائی کے فائدے بہت ہیں علم اور سمجھ پڑھائی کے انسان کو سوچنے سمجھنے اور صحیح فیصلے لینے کے قابل بناتی ہے تو صحیح اچھا انسان بن جائے تو پڑھائی ویسیے کامیاب ہو گئی روزگار کے موقع تعلیم اچھی نوکری اور بہتر زندگی کے راستے کھلتی ہے شخصیت کی تعمیر اخلاق اور ذہانت بہتر ہوتی ہے
جی جی جی
اور کچھ بچے رہتے ہیں جو صحی جو صحیح طریقے سے دلچسپی سے نہ پڑھتے ہیں نہ اور نہ ہی پیسہ دونوں پر یعنی پڑھائی کے ساتھ پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور دباؤ اور ذہنتی طق ثقاوت بہت زیادہ پڑھائی کا پریشر طالبات میں ڈپریسیسن یا اسٹریس پیدا کر دیتا ہے تو بچوں کو اتنا دباؤ بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ ڈپریشن میں جائے بس یہ ہے کہ بچوں آپ جاؤ پڑھو ایک اچھے انسان بنو کامیاب نہیں دیے ہوئے ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس چیز کی تعلیم لی ہے اس میں آپ کو کامیابی ملے ہر ایک کو کامیابی نہیں ملتی لیکن اچھا انسان بن جاؤ وہی بہت بہت ہے
جی جی یہ صیح فرمایا آپ نے لیکن یہ سرکاری اوریا پرائیویٹ اسکول پرائیویٹ اسکولوں میں لوٹ اتنی زیادہ ہے انسان اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے آج کل
یہ ساری یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو حکومت کی کمزوری کی وجہ سے نا اس بڑے بڑے علم کا جو ہے علم جہاں تعلیم دی جاتی ہے وہاں یہ ک مرانوں کے باشندے ہیں
جی
تعلیم کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا کے رکھے ہیں
جی ان کی اسی سے چل رہا ہے ان کے بڑا بڑا بزنس بزنس کے طور پہ چل رہا ہے نا یہ آج کل پڑھائی لکھائی
وہ رہی نہیں گئی جیسے میڈیکل جو ہوتا تھا پہلے سیوا کے لیے ہوتا تھا لوگوں کی خدمت کے لیے آج کی ڈیٹ پہ جو دوائیاں ہیں اسسپتال ہیں صرف کمائی کا ذریعہ ہو گئے ہیں
جی دوائی اتنی مہنگی ہاں اور دوائی اتنی مہنگی سرکاراری میں تو لگتا ہے دوائیاں ہی نہیں ملتی
روپئے کی لیکن اس میں سب کو پیسے چاہیے ڈاکٹر کو بھی چاہیے حکومت کو بھی چاہیے کمپنی کو بھی چاہیے اس کو جو چلا رہے ان کو بھی چاہی تو ایک روپے کی دوائی ایک سو روپے میں بکتی ہے اور ڈاکٹر اسی کو لکھتا ہے کیونکہ کیونکہ سارے اوپر سے نیچے تک کرپٹ ہے ہاں بیٹھے ہوئے ان کو لوگوں کی خدمت سے مطل مطلب نہیں ہے دوسروں کو صفا دینے سے مطلب نہیں ہے ان کو صرف اپنے زمین اپنی کمائی کا ذریعہ ہے وہ بنا کے رکھے پتہ نہیں ان کو یہ بھی خوفے خوفے خدا بھی نہیں ہے کہ ایک دن جانا ہے نقلی دوائیاں بن رہی ہیں تبھی وہ بھی ان دوائیوں کا شکار ہوں گے ک چیز ہے نا ک چیز کا کچھ خیال ہی نہیں رہتا ان کو
ہاں صحیح فرمایا آپ نے ڈاکٹروں کی تو وہ دوائیوں سے تو سب زیادہ ان کی چل رہا ہے ا تو وہ پیشنٹ نہیںیکھ پاتے ہیں جتنا وہ دوائیوں میں کما لیتے ہیں
دوائیاں آ پہ دنیا بھر کی آج کل وہ اس کے ایجاد کرنے کے لیے آپ انون کی جانچ کرائیے تو آپ یہ جانچ کرائیے تو وہ جانچ کرائیے لن معمولی سے بخار کے لیے وہ ملیریا کا ٹیسٹ کرائیے ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کرائیے تو علاج بہتر تو ہوا ہے کیونکہ ان کو ایک طرح سے ایک بہت ضروری جانچے مریض کے حساب سے آپ کراؤ گے جس مریض کو اس کا آپ کو اثرات دکھ رہے ہیں تو اس کی جانچ کرانا بہتر ہے
اب معلوم رہتا ہے سب ڈاکٹروں کو لیکن جان مجچھ سے کراتے ہیں
لیکن موسمی چیزیں ہیں لیکن اس میں بھی وہ جانچ کا ذریعہ بنا لی کہ جانچ سے ان کو آدھا پیسہ ملا ہاں ہر طرح سے ان کو کمانا ہے اس لیے یہ جو غلط
بشٹاچار ہے پھیلا ہے نا
غلط طریقے سے کماتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں دنیا بھیی ضرور شہرت مل جاتی ہے لیکن وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں ان کے پریوار میں سب خاندان میں وہ پریشانیاں لگی رہتی کہ کوئی اپنگ ہے کوئی کسی طریقے سے ہے
جی جی ہاں تو اوپر والا دیکھ رہا نا سب ہاں ہاں وہ ہاں کہ ہاں لال میں یہی فرق ہوتا ہے
جایا ہی ہوتی ہے
جی اور وہ پیڑھیوں کو نستو نابوود کر دیتی ہے
ہوں ہوں
وہ اس کی حلال کی ہوتی ہے اس سے پیڑیاں سنمر جاتی ہیں
تو بچو بچوں پہ آپ دھیان دیجیے بہت زیادہ مانسک تناؤ میں دیجیے
مانسک تناؤ ہم نہیں دیتے بچوں کو زیادہ مانسک تناؤ نہیں دیتے چھوٹی والی تھوڑا سا اس کو یاد نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا
ہر بچوں میں کچھ نہ کچھ خوبیاں رہتی ہیں کسی چیز میں کوئی بچہ کسی کو میتھ اچھا لگتا ہے کسی کو سائنس اچھا لگتا ہے نا تو ہر ایسا نہیں ہے کہ سارے بچوں کو
کم سے کم پاس ہونے والا تو اتنا تو بنے کہ بچے فھیل تو نہ ہو چھوٹی کلاس میں اتنی تو مطلب وہ ہو جائے کہ فیلئر نہ کہلائے بچے
پڑھائیں گی سمجھائیں گی وہ سب ہو جائیں گی ایک ساتھ آپ بیٹھیں گے بچوں کے ساتھ ان کو پڑھائیں گے بھی ٹی وی بھی دیکھیں ٹی وی بھی دیکھتی رہیں گی اس دوران آپ فون میں باتیں بھی کرتی رہیں گی دنیا بھر کی فضول باتیں ہوتی رہتی جن سے بچوں کا ذہن خراب ہوتا
نہیں ہم نہیں کرتے ہیں ایگزام کے ٹائم نہیں کرتے ہیں ویسے کر لیتے لیکن
جب جب سے موبائل آیا ہے نا لوگوں کی زندگی کو ظہنم کی طرح کر دیا ہے
جی جی چلیے چلیے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھی جانکاری آپ نے دی چلیے اللہ حافظ